چ
ہیلو میری آواز آی ہے
جی آپ کی آواز آ رہی ہے
ج السلام علیکم محترم
وعلیکم السلام محترم فرمائیے کس موضوع پر آج آپ کو بات کرنی ہے
جی دیکھیے آج جس موضوع پر میں اظہار خیال کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے خوف میرے نزدیک خوف انسان کی فطرت کا ایک لازمی جم دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کسی نہ کسی چیز سے خوف زدہ نہ ہو کسی کو غربت کا خوف ہوتا ہے کسی کو ناکامی کا کسی کو تنہائی کا اور کسی کو اپنوں کو کھو دینے کا لیکن میرے نزدیک اصل سوال یہ نہیں کہ انسان کو خوف کیوں ہوتا ہے اصل سوال یہ ہے کہ وہ اپنے خوف کے ساتھ کس طرح زندگی گزارتا ہے خو اگر انسان غالب آ جائے تو اس کی صلاحیتیں قید ہو جاتی ہیں مگر اگر انسان اپنے خوف پر غالب آ جائے تو وہی خوف اس کی طاقت اس کی ترقی کی ذریعہ بن جاتی ہے ایک بہت سے افراد زندگی میں اسی لیے ناکام نہیں ہوتے کہ ان میں صلاحیت نہیں ہوتی بلکہ اس لیے کہ وہ ناکامی کے خوف سے پہلا قدم ہی نہیں اٹھاتے وہ ہر موقع کو صرف اس اندیشے میں گواہ دیتے ہیں کہ اگر ناکام ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے اسی طرح وہ اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی ہمت سے نہیں بلکہ اپنے خوف سے کرنا لگتے ہیں تمہارے نزدیک خوف انسان کا دشمن ہے یا اس کا محافظ اس بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں اور تمہاری کیا رائے ہے وہ مجھے ضرور بتاائؤ
جی بے شک بھجان تم نے نہایت پور اثرات اور فکر انگیز موضوع انتخاب کیا ہے میرے نزدیک خوف نامکمل طور پر دشمن ہے اور نہ ہی ہمیشہ محافظ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ انسان اسے کس حد تک اپنے اوپر مسلط ہونے دیتا ہے اگر خوف انسان کو غلط کام سے روک دے تو وہ رہنما ہے لیکن اگر وہی خوف اسے درست کام پر کرنے سے بھی روک دے تو وہ جنجیر بن جاتا ہے میرے نزدیک آگ کا خوف انسان کو جلنے سے وہچاتا ہے مگر ناکامی کا بےجا خوف اسے کامیابی تک پہنچا ہی دیتا ہے پہنچنے ہی نہیں دیتا اسی لیے ہر خوف برا نہیں ہوتا برا وہ خوف ہے جو انسان کی پرواز کو محدود کر دے اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہے اور آپ کی کیا رائے ہے
بشک بشک بالکل درست کا اور میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق بھی رکھتا ہوں اور تمہاری بات نے مجھے ایک اور پہلو کی طرف متوجہ
ج
نزدیک انسان کے سب سے بڑا خوف دوسروں کی دائیں ہوتی ہے اکثر افراد اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ لوگوں کی توقع کے مطابق گزارنے گزارنے لگتے ہیں وہ اپنا پیشہ اپنے فیصلے اور کبھی کبھی اپنی شخصیت بھی اس خوف میں
اور کبھی کبھی اپنی شخصیت بھی اس خوف میں
ا گزارنے لگتے ہیں وہ اپنا پیشہ اپنے فیصلے اور کبھی کبھی اپنی شک بھی اس خوف میں تبدیل کر دیتے ہیں کہ لوگ ان پر تنقید نہ کر دیں حالانکہ تاریخ دعاں ہے کہ ہر عظیم شخص کو ابتدا میں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرے نزدیک جو شخص بر تنقید سے گھبرا جائے وہ کبھی کوئی نیا راستہ نہیں کر سکتا ترقی ہمیشہ ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو خوف قدم اٹھاتے ہیں اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں اور آپ کیا سوچ رکھتے ہیں
جی بے شک تمہاری بات بہت گہری ہے میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں میں نزدیک خوف کا ایک اور سبب جہالت بھی ہے انسان اکثر اس چیز سے زیادہ گھبراتا ہے جسے وہ سمجھتا نہیں جب علم حاصل ہوتا ہے تو بہت سے خوف خود بخود کم ہو جاتے ہیں بچہ اندھیرے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ دھیرے میں کیا ہے اسی طرح جہارت زندگی کے بہت سے اندھیروں کو خوفناک بنا دیتی ہے میرے نزدیک علم صرف روزی کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ بیےجا خوف کو ختم کرنے کا وسیلہ بھی ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں
رخ فرمایا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ خوف اور امید کا رشتہ بھی نہایت گہرا ہے جب امید مضبوط ہوتی ہے تو خوف کمزور پڑتا جاتا ہے اور جب امید دم توڑ تو معمولی سی مشکل بھی بہت بڑی نظر آنے لگتی ہے اسی لیے جو انسان ہر حال میں بہتری کی امید رکھتا ہے وہ اپنے خوف کو بھی قابو میں رکھ لیتا ہے میرے نزدیک ہمت کا مطلب خوف کا نہ ہونا نہیں بلکہ خوف کے باوجود درست قدم اٹھانا ہے بہادر وہ نہیں جو کبھی نہ ڈرے بلکہ وہ ہے جو ڈر کے باوجود رکتا نہیں اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں اور آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں
جی بے شک آپ کی بات وزن ہے یہ وہی بات ہے جسے ڈر کے آگے جیت ہے تمہاریے گفتگو نے اس معجروق سے بہت سے پہلو واضح کر دیے ہیں ت ہم میرا استفصا یہ ہے کہ اگر خوف ان سان کی فطرت کا حصہ ہے تو پھر اس پر غالب آنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کیا صرف ہمت کافی ہے یا علم تجربہ اور توقل بھی ضروری ہے اور تمہارے نزدیک انسان کا سب سے خطرناک خوف موت کا ہے ناکامی کا ہے یا اپنی حقیقت کا سامنا کرنے کا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے محترم
بےشک آپ نے جو استال رکھے ہیں وہ نہایت قابل گوور ہیں میرے نزدیک خوف پر غالب آنے کا پہلا ذریعہ ہمت نہیں بلکہ حقیقت کو تسلیم کرنا ہے جب تک انسان خوف کا اعتراف نہیں کرتا تب تک وہ اس کا علاج بھی نہیں کر سکتا اکثر افراد اپ اپنے خوپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر چھپایا ہوا خوف اندر ہی اندر مزید طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے اسی کے برعکس جو شخص اپنے در کو پہچان لیتا ہے وہ اس سے نمٹ اس سے نمٹنے کا طریقہ بھی تلاش کر لیتا ہے میرے نزدیک ہمت کا مطلب خوف کا انکار کرنا نہیں بلکہ اس کے باوجود درست قدم اٹھانا ہے بہادری وہ نہیں جو ڈر کو محسوس ہی نہ کرے بلکہ وہ ہے جو ڈر کے سائے نے بھی اپنے ارادوں کو متزلزل نہ ہونے دے اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں ہے اور آپ اپنی کیا نان رکھتے ہیں
جی بے شک میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں میرے نزدیک علم اور تجربہ بھی خوف کو کم کرنے میں بہت اہم کردار نھاتے ہیں اور ادا کرتے ہیں اکثر انسان اس چیز سے زیادہ گھبراتا ہے جسے وہ نہیں جانتا جب وہ اسی چیز کو متعلق علم حاصل کرتا ہے اور اس کا تجربہ کرتا ہے تو اس کا خوف دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے اسی لیے پہلا قدم ہمیشہ سب سے مشکل ہوتا ہے جبکہ دوسرا اور تیسرا قدم نسبتا اسان محسوس ہونے لگتا ہے میرے نزدیک تجربہ انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے اسی یقین سے خوف کی جنجیریں دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگتی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں
بےشک آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انسان کا سب سے خطرناک خوف ناکامی کا نہیں بلکہ اپنی حقیقت کا سامنا کرنا ہے اکثر افراد دوسروں کی کمزوریاں فورا دیکھ لیتے ہیں مگر جب اپنی کمزوریوں پر نگاہ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو وہ نظر چنا لیتے ہیں کیونکہ اپنی کمیوں کو کا احتراف نفس پر نہایت بھاری گزرتا ہے حالانکہ اصلاح کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے جہاں انسان اپنی اصلی صورت کو قبول کر لیتا ہے میرے نزدیک جو شخص اپنی غلط مان لیتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ اس نے اپنے سب سے بڑے خوف پر فتح حاصل کر لی ہوتی
کیونکہ نفکھست دینا ہر دشمن کے جنے ٹھیکا تھا تج ہے اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں
جی بے شک میرے نزدیک موت کا خوف بھی انسان کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے بعض افراد اس خوف کی وجہ سے زندگی سے سے ہی گھبرانے لگتے ہیں جبکہ بعض اسی حقیقت کو سمجھ کر کر ہل لمحے کی قدر کرتے ہیں اگر انسان یقین رکھے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے تو پھر وہ اپنی قوت بے مقصد خوف میں ضائع نہیں کرتا بلکہ ہر دن کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے میںیر نزدیک موت کا احساس انسان کو زندگی سے محبت کرنا سکھاتا ہے جو اپنی فنا کو یاد رکھتا ہے وہ اپنے تقبر کو بھی قابو میں رکھتا ہے اور وقت کی قدر بھی کرتا ہے اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں
بےشک آپ نے درست کہا میرے نزدیک خوف کا علاج صرف ہمت نہیں بلکہ توکل بھی ہے جب انسان اپنی پوری کوشش کے بعد نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کے دل کا بہت ہلکا ہونے لگتا ہے بہت خو اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم ہر نتیجے کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں حالانکہ ہر چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی اس لیے توکل انسان کو بے فکری نہیں بلکہ اطمینان عطا کرتا ہے میرے نزدیک جو شخص محنت بھی کرے دعا بھی کرے پھر اللہ کی حکمت پر رض مند رہے اس کے دل میں خوف کے بجائے سکون پیدا ہوتا ہے اسی سکون کی وجہ سے وہ مشکل سے مشکل فیس بی باوکار انداز میں چلیے اب کافی ٹائم ہو چکا ہے ان شاء اللہ دوبارہ پھر موضع پر گفتگ ہو ہوگی
جی جنااؤ ٹھیک